ہیلو ہلو م سے
ہیلو
ہیلو وعلیکم السلام بھائی جان
ہی سلام بھائی سب ٹھیک
کھانا وانا کائے ہیں کہ نہیں بھائی جان
کھا لیے کھا لیے کیا کھ بھان بریانی ہ
اور
بریانی کھائے ہیں ابھی اور نہیں ہی کچھ بنا ہے سب خالی بریانی کھاتے ہیں ہم نہیں بناتے ہیں ہماری بیگم بناتی ہے جی
اچھا بھائی جن آپ کی شادی ہو چکی ہے
چکا ہے
ارے اب تنے بچے ہیں
ایک ہے
آم وم کھاتے ہیں ہی نہیں بھائی ج آم کا سیزن تو آ گیا ہے ارے کھاتے ہیں ہمارے سب باغوانی ہے آ آئی ہے پاکستان میں س
ارے بھائی جان اتنا دور کون آئے گا
ارے ہاں ہیلییکپٹر سے آئیں گے بھیڑ جانے کے سوچے ہیں مگر ابھی تھوڑا اٹیک کر دیا انڈیا والا ساب
اور بھائی جان آپ کی امی تو اچار لگائی ہوگی
ہاں ہاں لگاائی ہے کون کون سا اچار لگائیے بھائی ج مرچ کا اور آم کا
اور
اور کچھ کیا ہے
آپ کے بگچے میں کون کون سا تل کٹہل کا ہے آم کا ہے مرچ کا ہے اور سبزی بھی روپے ہیں بیگن گبھی
اور اور آپ آپ کا گھر کہاں ہے
بھائی جان ہمارا گھر تو موتییاری ہے
وہ تیاری ہے کا م ہوتییاری کون سی گ
یہی چتونی والا روڈ میں
ٹونی والے روڈ آپ کا روم ہے کہ بھاڑے پہ لیے ہیں
بھائی جان ایسے کرتے تو بھاڈے پہ ہی لیے ہیں
بھاڈے پہ لیتے ہیں کتنا کتنا دیتے تے رنٹ
رنٹ دیتے ہیں چار ہزار
چار ہزار
اور بتائے بھائی جان آپ آپ کو کھیلنے میں کون سا کھیل پسند ہے بھائی جان
ہم کو ہم کو گیم پسند ہیں گیم
مطلب ایسے کی کیرکیٹ کون کون سا بتا سکتے ہیں اور
اور ہاکی کرکٹ فٹ بال آپ کو کون سا گیم پسند ہے تو
ارے بھائی جان ہم کو پسند ہے ہاکی کرکٹ فٹ بال اور کیا بولتے ہیں کیرم بوڈ
یہ رہتے ہیں روہ میں
ہاں بھائی جان اکیلے رہتے ہیں اور بتائے بھائی جان ادھر کا موسم کیسا ہیں
موسم تو ٹھیک ہے لگ رہا ہے بارش آئے گا دو دن پہلے طوفان آیا تھا پورا بونڈر کی طرح سب اڑا اڑاتے لے چل گئے
اچھا بھائی جان اور اور بتائے کھیتی بتی کر رہے ہیں کہ نہیں
اس میں نے بزنس کرتے ہیں میرا کرانہ شابپ دو گو ہے
اچھا بھائی جان
اور آپ کیا کام کرتے ہیں موتہائی رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہیں کہ پڑھائی کرتے ہیں کون سی کلاس میں اچھا اچھا ککشا کون سے کلاس میں بلے ککشا کون سی ککشا میں ہے
بھائی جان ہم ابھی نائنتھ نووے ککشا میں آپ کون سے ککشا میں بھائی صاحب
ارے ہم پڑھتے نہیں ہے ہمارا بیوی بچہ ہو گیا ہے میرے بچے سب پڑھتے ہیں میرے سب میرے بچے ایک ہے جو ٹینھ کشا میں ہے ایک ہے نائنتھ میں
اچھا بھائی جان بہت اچھا ہے تو
تو آپ کے آپ کا عمر کتنا ہے
ارے بھائی جان میرا تو عمرا بائیس
بائیس سال
ہاں بھائی جان
تو آپ کتنے دن سے ابھی نائنتھ کلاس میں
ارے ہاں بھائی جان ابھی تھوڑا پڑھائی پہلے چھوڑ دیا تھا لیکن اب پڑھائی کرنے پر لگا ہوں
اچھا ارے جائیں گے جائیں گے ابھی تھوڑا کام ہے کرانہ دکان میں تھوڑا زیادہ بھیڑ چل رہا ہے گراہک سب بہت زیادہ آ رہا ہے
اچھا بھائی جنی یہ بات
ہوں ایک رکھے تھے کرانہ شوپ پہ ایمپلئی پاپو نام کے پا چور نکل گیا
ارے بھائی جان
ارے کھانے کھانے میں شاہی پنیر پسند ہے زیادہ کر کے کھاتے ہیں اکثر فائیو اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو کھاتے ہیں چلی چیز تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ دوسرریے اس چیز سے منگانا پڑتا ہے
اور تار کا کھواجہ کھاتا ہے کہ نہیں بھائی جان آج کل آج کل توی
وہ دوسرا جگہ سے ایک آدمی ب آتا ہے بیچنے وہ دیتا ہے سو روپے کی پچ دیتا ادھر تو پڑتا ہے لیکن کوئی کا نہیںا ارے ہم لوگ آ جائیں گے کوپٹر سے کاٹیں گے بولو تو صحیح ب
اچھا بھائی جان وہ سب چھوڑی ہے کہاں کہاں آپ کا ڈریم ہے گھومنے جانے کا
ن تو ہے دبئی جانے کا مگر سپنا پورا نہیں ہوا کہئی مر جائیں گے ایسے ہی
اچھ بھائی جان چورے وہ سب چورے اور بتائائے بال بال آپ کے بہت بڑے ہوں گے تو
ہاں ہاں بہت بڑھے ہیں خاندانی ہی سے بڑے ہیں خاندان ہی میریرا ویسے ہے
اور سب
ارے ارے ت تمہارا کیا کہتے ہیں گاؤں کا نام کیا ہے تمہارا
بھائی وہ سب چھوڑے لچی اچی کھائے ہیں کہ نہیں کھلائیے نا کبھی آخر
ارے لچی لچی نہیں پڑتا ہے ہمارے یہاں
ہو بھائی جان آپ
ارے بائک میں ایک کار ہے میرے پاس کار چلاتے چلانے آتی ہے بائک چلانے آتی د ہم میںیں
مطلب چلا لیتے ہیں نا بائک اور ٹریکٹر چلاتے ہیں کہ نہیں
ٹریکٹر ٹریکٹر تو ہے دو اب پہلے چلاتے تھے اب نہیں چلاتے ہیں
او بھائی جان اور ایک کیا بولتے تھے نا کھیت ادھر کا کتنے رپئے ک کاٹا جوت رہ ہے بھ جان
ارے یہاں یہاں تو پینتالیس لاکھ ہے پینتالیس لاکھ روپے کٹھا ہے
انڈین روپیز کتنے پڑتے ہیں
ہوگا یہی ل لم سم اٹھارہ سے بائیس لاکھ
ج سب کے دے
اچھا بھائی جن
کہ رہے آپ کا شادی کب ہوگا بائیس سال کے ہوگائے تو
ابھی سوچے ہیں بھائی جان ابھی تو اتنا پلان نہیں بنایا ہے لیکن بنائیں گے پلان شادی وادی کا
تو آپ کی گرل فرینڈ ہے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور بتیا نا بھائی جان کیا کیا آج کھائے ہیں
آج ا بند رہا ہے شاہی پنیر بن رہا ہے کھائیں گے بریانی صبح کھائے تھے کھائیں گے دوپہر میں شاہی پنیر
آپ کا ب
ارے دو بکرا کینےے تھے چالیس چالیس ک ل کا سا اس میں بھی نہیں ہٹ رہا تھا بریانی بنوائے تھے دو ڈبا اور بھی نہیں آتاا
او بھائی گن اور بتائے نا کیا کیا کیا بنا تھا اس دن
اس دن تو خالی بریانی ہی کھاتا ہے سب بریانی اور کولڈ ڈنک کولڈ ڈرنک پیا سب کو آپ کے یہاں ہولی کیسا گیا
بھائی جان ہمارے یہاں تو مطلب بکرا ہید گیا پوڑی سیوئی اور سبزی یہ بھی بنا تھا بریانی بھی
ہولی ہولی کیسے گیا آپ کے یہاں
ارے ہولی اچھا گیا بھائی جان
ہولی میں آپ لوگ کیا کیا کھاتے ہیں ہم کو بتائیے تو تھوڑا
ارے بھائی جان ہولی میں کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں مٹن کھاتے ہیں اسپرائٹ پیتے ہیں یہی سب
یہی سب ہم سنتے ہیں کہ ہولی میں وہاں کا کپڑا بھی کھانا جاتا ہے
ہاں بھائی جنیضور کارا جاتا ہے
ا کیا نم ہے کیا
ہاں بھائی دان یہاں کا نیم ہے
بھائی جان کہیں گھومنے چلے
ارے آ تو پاکستان میں چلیں گے گھومنے
بھ جن آئے نا کبھی موتی یاد گھومنے چلتے ہیں
آئیں گے آئیں گے
ہاں آئیے کبھی واٹر پارک چلیں گے گھومنے یہ گاندھی گاندھی م گاندھی میدان چلیں گے کبھی گھومنے
آئیں گے
بہت اچھا ہے گاندھی م ن بہت اچھا فیلڈ ہے بہت اچھا کھیلنے کے لیے بھی ٹھ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے پڑھائی لکھائی
ٹھیک ہے آئیں گے آئیں گے ہمارے یہاں اب پارک ہے ایک طریقے کا واٹر پارک نہیں سنے تھے پارک سنے تھے پارک ہمارے یہاں ہے
اچھا بھائی جان وہاں کا پارک بھی ہے
ہاں وہاں نیم تو ابھی نہیں دیکھے م مطلب ہے ارے نام نہیں پتا مگر ہے واٹر پارک ہمارے بچے سے جاتے واٹر پارک
اتی
ہاں کھیتی کر کام نہیں کر اک
کیا کیا مطلب کون کرتا پ
مزدور س کرنے کے لیے ہمیک دیکھنے جاتے ہیں خالی بس
او بھائی جان یہ تو بڑا اچھا چاہیے
ہاں بہت امیر ہے بہت امیر
واہ کیا بات ہے بھائی جان
اسی لیے کھیتی باڑی کرتے ہیں
واہ بھائی جان بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے ہم کو بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
پھر تو ابھی بات کریں گے والے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کرتے رہیے ایسے ہی فون اچھا لگتا ہے
ٹھیک ہے بھائی
السلام علیکم سلام